ہلو آ رہی ہے بھائی جان اور فرمائیے ہلو ہاں بھائی جان ہلو ہلو ہ ہلو ہلو
ہاں بھائی جان آ رہی ہے اور فرمائیے کچھ ک
ہاں یہ کیسیے یہ سب خریےد تھا
سب کیریر سے ان شاء اللہ کل تو ہمارے یہاں پر تو بہت زیادہ بارش ہوئی ہے آپ کے یہاں پر کیسی بارش ہوئی
انشاء اللہ خوب دوبا کے بارش ہوئی ہے ماشاء اللہ آپ بھی ہو رہی ہے
جی جی ہماری طرف تو ابھی بادل چائے ہوئے ہیں بس کبھی بارش تو پ نہیں ہو رہی ہے ادھر
ابھی میرے یہاں تو ہو رہی ہے بھائی جان ایک دم ہلکی ہلکی ہو رہی ہے بس ن نانی گناہ پڑ رہی ہیں
ہاں جی جی وہ آپ کی طرف ہو رہی ہے تو ہماری طرف بھی ان شاء اللہ ہو
اور سنائیے آپ کیا کر رہے ہو کیاسے آجاز نہیں آواز ہ ہیلو
جی ہلو بھیاان ہاں اور فرمائیے کچھ ہیلو ج
ہلو
جی فرمائیے کچھ
بس ابھی بیٹھے تھے سوچا آپ سے گتگو کر لی جائے
جی جی انشاء اللہ یہ یہ تو آپ نے بہت ہی اچھی بات سوچی ویسےل کلکپ نے دلی کا جو جنتر منت طرفہ آندولن ہوا تھا وہتیے گا کیا
ہاں دیکھ لیا ہو پروٹیسٹ والا اس میں نا جو آر اے ایف تم چ نہا ہونا ہو رہا اپنی نیم پلیٹ نکال رکھی تھی پوری اور اتنا دوبا کی پیٹا ہے بہت زیادہ
جی جی ان شاء اللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بچے شاید دلی پہ جا کر کوئی بم پھوڑنے جا رہے تھے یا کچھ ایسا کرنے جا رہے اس لیے
ہاں اتنا یار ب غلط ویوہار کیا ہے کیا ہی بتائیں یہی تو ہوتی ہے پیسے والوں کی پاور اب دیکھو وہ ایک کیا تھا ا متر تھا دھرمیندر پردان تھا کیا ہے دھرمینندر کا درمب کیا تھا اس کو بچانے کے لیے دیکھو کتنا کیا ہو رہا ہے
ارے وہ یہی تو ہے اپنی یہ سرکار کی تاناشائی کہتے ہیں نا تو وہ یہی ہے ابھی اب یہاں پر کیا ہے یہ کچھ ایسے کیا ہے کہ کبھی بھی ریچارج کے ریٹ بڑا بڑھا دیتے ہیں یہ طرح صاہی ہے پیٹرول کے دام بڑھا دیتے یہ بھی تاناشاہی ہے مہنگائی بڑھا دیتے
اس بھائی سب سے بڑی بات یہ اس میں اس میں پرائم منسٹر کو نا اس کو چندہ مل جاتا ہے اور وہ کچھ کہتا نہیں ہے وہ انوالو ہوتا نہیں میٹرو میں بھیا کسی کو پیسے سے مطلب ہو پیسہ لے لیتا ہے بس فری ہو گیا
آپ نے جیسے اپنے گاؤں میں کیا ہے کہ آپ کے گھر میں جیسے پ ہوتے ہیں نا دادا جان تو جب ان کو کیا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں کیسے ہو جاتے ہیں ایک دم مطلب ایسا کہتے ہیں نا پگلا جاتے ہیں تو اور ہم بوڑھےڑے اپنے بوڑھے انسان کو اپنے پردان منتری کی کوسی دیں گے تو دھ تو پھر جائے گا ہی گڈے میں
جی بالکل
ابھی ویسے ابھی بڑھاپے میں آ کے تو انسان سٹے آ جاتا ہے نا
میرے حساب سے نا ایک ہائی کورٹ کو ایک نیم بنانا چاہیے تھوڑا سویدھانوں میں بدلاؤ کرنا چاہیے جو ا نیتا لوگ ہیں نا ان کے ایج میں بدلاؤ کچھ
ارے کچھ بھی کر لو یہاں پر نا
نا اسی سال تک نہیںلےانا چاہیے میرے حساب سے لاسٹ حد کر کے بس ساٹھ پینسٹھ ہزار تک رکھنا چاہیے ایج ایج لمٹ
جی جی
کیوںکہ بڈ ڈے ہونے کے بعد میں نا دماغ کام نہیں کرتا ہے سالوں کا
تو وہی تو ابھی کیا ہے کہ کل سب اتنی بری طریقے سے لڑکوں کو پیٹا ہے نا
اس س میں بھ جان دو ٹولھ ٹینتھ اور ٹویلتھ کی بھی بچیاں تھیں اور پچے بی سے پیٹا ہے ان کو بہت ہی زیادہ اس میں آپ نے ایک چیز نوٹس کیا تھا کیا
جی
اس نے یہ ہوا تھا بھائی جان کہ ا کچھ لوگ تھے جو پولیس والوں کے ساتھ تھے اور وداؤٹ یونیفارم تھے وہ کسی بھی اینگل سے آپ کو پوس والے نہیں لگ رہے
وہ تھے ہی نہیں پ سوال ہے بھائی جان وہ تو سرک نے اپنے گنڈے بھیج رکھے تھے کہ جاؤ تم بھی اس میںکالو کیونکہ آج کی ہماری سرار جب اتنا کر سکتی ہے کہ بیس دن سے کوئی انسان انسن پہ بیٹھا ہے اور وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں اتنا بڑا دیش سائنٹسٹ اگرن پہ بیٹھا ہے اور سرک اس کی نہیں سن رہی ہے تو یہ چھوٹے موٹے کام کیوں نہیں کرے گی
ہاں کچھ لوگ ابھی بھی آنکھیں بند ہیں
جی جی جی میں جیسے نا اپنے دکان پہ بیٹھتا ہوں تو وہاں پر کلا کرنا بہت سارے لوگ یہ بول رہے تھے کہ ارے یہ سرکار بہت ہی اچھی ہے اس نے نا دیش کا جھنڈا بدشوں میں لہرا رکھا ہے یہ وہ یہ کیا ہے کہ یہ جو ٹی وی والی میڈیا ہوتی ہے نا جی جی ٹی وی والی میڈیا ہوتی ہے نا یہ اس کو زیادہ دیکھتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کل کسی بھی چینل پہ ٹی وی والے جتنے بھی چینل ہے اتنے فیمس یہ پ ا بی پی نیوز اور بھی جو جیسے نیوز ایٹین ریپبلکن بھارت یہ سارے سبھی بکے ہوئے ہیں اور یہ بکے ہوئے ہیں نا تو انہوں نے ایک نے بھی ایک سنگل چینل نے بھی کل کا پروٹیسٹ نہیں دیکھا کیا کل کتر
ہاں کل کی خبر کسی نے نی نہیں ہے وہ نیوز خبر نہیں ہے آپ نے ایک چیز دیکھا تھا کہ نوٹس کیا میں پائی جپ ن کل سے یہی چیز دیکھے جا رہا ہوں کہ یہ جو پرشاسن ہے نا ان کو سالوں کو کیا ہی بولے اپنے یار ترنگے کا کوئی سمان ہی نہیں وہ پیروں کچل رہے ہیں جان بوجھ کر کچل رہے ہیں بھائی اس کی کوئی عزت ہی نہیں کہاں سے کیا دیش بکتی ہے ان کی کس نے بنا یہ س یہ سب پوری گورنمنٹ کی ہی وہ ہے سازش ہے سوچی سمجھی
اگر یہ اتنے ہی اچھے ہوتے نا تو آج ان کے لیے آج پورے دن میں نو پورا جو دیش ہے نا اس اس میں نو جگہ پروٹیسٹ چل رہا ہے جیسا دہلی میں چ رہا نا ایسا ہی اب ایک مدھیہ پردیش میں بھی چل رہا ہے ایک کیرل میں بھی چل رہا ہے کیونکہ وہاں پر بھی جی ایم پی میں چل رہا ہے
ایم پی میں تو وہ والا چلتا ہے وہ ڈیم والا اس میں نا وہ وہ بہت ضروری مدعا ہے اس سے بھی شکچا والا نا اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے وہ کیونکہ اگر پانی ہی نہیں رہے گا تو سمسیا آئے گی نا پانی کی کمی آئے گی تو
اور یہ لوگ ہمیں د ہمیں بتاتے ہیں اب یہ مطلب اب نہیں یہ پنڈت دھیریدر شاستری اور یہ ایسے لو کہاں پر گئے ہیں
آپ نہیں بولیں گے ویسے تو ہندو مسلم کرنے سب آ جاتے ہیں
ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم کالج کے ٹائم پہ تھے تو آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا کہ ا بی پی ای پی والے آتے ہیں بہت ہی اچے شبدوں کے ساتھ ارے ہمارا دیش یہ بن جائے گا وہ بن جائے گا سالے کتے اب یہ کہاں پر گئے ہیں یہ بتاؤ ہے بجرنگ دل آپ نے دیکھا ہے وہاں پر
بالکل نہیں ایک ایک چیز بتاؤ نا بھائی جانا اس میں نا لوگ بول رہیں گی بجرنگ دل مردباد کےنعارے لگے ہیں اور سناتن دھرم کو بیچ میں لا کے یار یہ رجنیتی کرے ہیں ر روٹی ا سے گ را رجنییتی والالی
یہ میڈیا کا فیک یوگ کیا ہے کہ وہ میں کچھ سب تو جوڑتے ہیں میڈیا والے آپ اگر ٹی وی میڈیا کو دیکھو نا تو کل کا پروٹیسٹ آپ کو دکھے گا ہی نہیں مطلب ٹی وی میڈیا کو دیکھو گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ دیش پورا بہت اچھا چل رہا ہے اور جیسے یہ آپ انسٹاگرام کھول لو جو ایکچوئل میں لوگ وہاں پر گئے ہیں کل ان پہ لاٹیاں پڑی ہیں تب پتا چلے گا کہ کتنا برا ہوا ہے کل دیش میں
جی جی بھائی جان بالکل میں سبح سے وہی چلا رہا ہوں اسٹ اور سبح سے کل سے ہی چلا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کل کی ایک مہ آندولن ہونے والا ہے تو اس میں نا جو چندر شیکر راون تھا نا
جی جی جی
اس کو بہت بری طریقے سے پیٹا ہے اور سبھی کو اس کو نے سبھی کو جو آگے آیا ان کو سب کو پیٹا ہے
ارے بھائی جان یہی تو ہے اپنے دیش کی تاناشی اور پھر تاناشاہی چھوڑو اپنے یہاں کے کیا پلیس والے آر اے ایف کے جوان یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کھانا نہیں کھاتے یہ بس صبح شام پیسے ہی کاتتے ہیں تبھی تو بس ان کو ایک کام دے دیا کہ جاؤ بچوں کو پیٹو اور انہوں نے پوری زوروں زوروں سے کئی بچوں کے پیر ٹوٹ گئے ایک دو کا تو شاید ج وہ مر ہی جائیں گے اتنا زیادہ بری حالت ہے ان کی مطلب ان کو کیا پیسے اتنےچ ا لگنے لگ گئے ہیں کہ ان کو اچھا یا برا کچھ دکھائی نہیں دینے لگتا ہے
اچھا ہو رہا تو چھڑو بھائی جان جس دیش کے لیے یہ بردی ملی ہے جس دیش سےا پیسہ مل رہا ہے اس دیش کا سمان نہیں کرے ہیں بھائی جان اور تو یہ کریں گے کیا سالے اتنے گر چکے نیچ بن چکے سالے کتے
کیا ہی بتائیں بھائی جان اب اپنے دیش کا یار فلگ نہیں دکھ رہا ہے ان کو ہاں ہ
لیک تو چوڑیے بھائی جان اگر اتنا ہی ان کو دیش کی پڑی ہوتی تو پھر ایسا تھوڑا ہی ہوتا
ہاں بالکل
اگر اتنا ہی یہ دیش کے بارے میں سوچتے اتنا ہی ہے اگر اچھے ہوتے نا تو پھر ایسا ہونے ہی کیوں دیتے اپنے نیم کی نیم پلیٹ ا تال لی جیسے ہی اوپر سے آڈر آیا پیٹو تو پیٹنے لگ گئے یہ کتوں سے کم تھوڑے ہی ہو گئے ن
ت آپ کو پتا کیا بولا جا ہے یہ بولا جا رہا ہے کہ چھییننا چھپتی میں ہماری نیم پلیٹس سب کی گر گئی ہیں ارے گر گئی ہیں تو بھائی وہاں پہ کسی کی ملنی بھی تو چاہے تھی ب کسی کی بھی نہیں ملی ہے گری نہیں لگائی نہیں ہے سالوں نے
ارے ایک کی گر سکتی ہے دو کی گر سکتی ہے ہر ایک کی کیسے گر سکتی ہے
ارے ہر ایک کی گت سکتی ہے بٹ ایک دو کی تو دکھنی بھی تو چاہیے ایک دو کی بھی نہیں دکھ رہی ہے بھائی وہاں تو
ارے وہ پہلے سے ہی ان کی پوری پلاننگ دی بائی جان کی کیا ہے کہ پہلے ہی جانا ہے نیم پلیٹ ہٹ ہٹانی ہے جی جی
میں یہ لگ رہا ہے سنو یہ کوئی آر ایف کا کوئی ٹیم نہیں ہے یہ یہ مجھے ب لگ رہے ہیں کہ یہ تین سو چار سو پانچ سو روپے والیردی وہاں سے مل جاتی نا آگرہ سے
ہاں وہ جب لوگ ناٹک کرتے ہیں بچے تب لے کر آتے ہیں کئی بار
ہاں ہاں وہی والی میرے کو بردی لگ رہی ہے اور وہی وارد یوز کر کے نا ان کو د دھویا گیا ہے ایسا لگ رہا ہے مجے
اور جیسا کہ آپ کو پت ہی ہے کہ یہ آندولن پرشاسن کے خلاف تھا تو جب پرشاسن اگر کسی چیز میں سپورٹ کر رہا ہے تو ان کے لیے چار سو پانچ سو کیا چار پانچ ہزار روپئے بھی تھوڑے ہی ہیں وہ تو ایک منٹ میں دے دیں گے
بت ہے ہی
تو یہی تو بات
خ ج جتنی بھی نا گھسخوری ہو رہی ہے جتنے بھی برشٹاچار ہو رہا ہے وہ سب شاسن پرشاسن کی آڑ میں ہو رہا ہے
اور ایسا نہیں ہے اس میں دوشری پرشاسن بھی ہے
ہاں وہ تو ہے ہی پر میں تو بھائی جان یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دو دیش کے لوگوں کی ابھی بھی سوچ کتنی بری ہے گندی ہے انہیں آج بھی یہ لگتا ہے کہ ارے بی جے پی نے ہمارا تو دیس کا نام روشن کیا ہے بی جے پی نے
ارے بہت ہاں ہاں جی
کل میں مطلب دیکھ رہا تھا میری دکان پہ ہی ایک انکل تھے تو وہ کیا ہے کہ مطلب ایسے ہی بات چیت ہو رہی تھی تو ایک ٹیچر تھے ایک اچھے ٹیچر تھے تو وہ کیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ارے نہیں بی جے پی تو بہت اچھی ہے بی جے پی نے ہمارے لیے یہ کیا ہے وہ کیا ہے
بی جے پی ان کو بس کیا ہی